جی بائی جان
بھائی جان میرے کو تو لگا ہے کسی کا بول آ گیا ادھر بات کرنے لگے کی
ہ ہ نہیں کوئی تو کسی کا بھی نہیں بت ہے کہ دو مری جائے گی ادھر ایک پہلے ہو گئی تھی
میر تو بج رہو ہے نہیں پہلے ان کا کروائیں گے یار میں تو کیا ہے کبھی بھی کر سکتا ہوں پ ان کی دقت ہے نا تھ آپ کو بتایا تھا نا
ہ نہیں د تو میں کر لوں گا نا
ہاں دیکے پھر کر کے دیکھیں گ ابھی ان کی طرف سے کوئی جائے گا تو کیا پھر وہ گنتی بھی دھیان رہتی نا اپن کو ہاں اس کے بعد
ہاں تو یہ دھوپ تو دھوپ ہی یار کیا کریں ابھی اس کی
وہ کہاں کھیل رہا ہے چٹک
یہ ادھر یہ پانی کی بالٹی بڑ دھیمے نے ابھی تو ڈول ڈال گیا ہے گیا کلو نے
آواز نہیں آ رہی تھی جسے م وہ بھی جان کے تو پھر بھی آواز آ رہیھی اس کی آواز نہیں آی ت نیچے چنا سر
ہوں آ گیا ہو اندر آف
اچا تیر بجے جانی تو دن میںن کانا کانے سبھی کھا کے جاتے ہیں وہ
بھائی جان کوٹا گئے اراج
اچھا اچھا دکھا اےا ان کووبیعت
ہ مین کاٹا ہے نا منک من کے
ہاں جو ان کے وہ ان سے بولتے نا بڑے والے ہیں ان کے پس جاتے ہو گے تو
ہاں ان کے پاس ہی جائیں گے نا
ہم تو ہی کم بولتا ہے باقی یہ دونوں تو بولتا ہے
لے کےے شام کو دکھا کان چل جائیں گے
ہاں ایک گرمی میں دن میں تو جانا بھی ب رہ گا بائک سے گاڑی سے
بائک سے ہی گئے ہیں یار پہلے تو گئے تھے ان کے دوست کے ساتھ ی بھائی صاحب بھائی جانے ہے نا ان کے ساتھ گئے تھے ہاں نکل گئے تھے آٹھ ساھے آٹ نو بجے قریبا نکل گیاجھ میں تو نیچے گیا تھا تب چلا مجھے تو پتا بھائی گ
نو تو بہت لیٹ ہے اس گرمی میں تو یا تو صبح بخیر ساؤتھ ب کے آس پا ہی نک جاؤ یا شام کو بھی چھ بجے بد
ارے میں گیا تھا کل ماتا جی کی پوجا کرنے مٹھوت جو یہاں سے نکلا تھا میں ساھے سات بجے صبح تو ساڑھے آٹھ بجے وہ پچ گ تھا پھر
بازار میں تو گؤں تیرے سات
ہے
چلے بازار میں تو گیا ہووں گا
ہ ہ آبا جاننے گیا پھر آیا میں ادھر سے ایک ڈیڑھ بجے
ہاں
ابا جان کی نہیں ہے اب کمتا
گاڑی لے لو تم تو بہت چار پ گی اب چار پ گی لے لو اب تو
ارے چار پائے گی بھی کیا مطلب ہے
ا ایسے بھی تم بار بار کہیں بھی جاتے ہو کرایہ سے کر کے لے کے جاتے بھی ہو اللہ کی مر ہے صحیح سب بڑے ہے صی خود کی بات ہے لگے نا وہ تو انہوں نے بھی زیادہ داموں بٹھا دے نہیں نہیں نہیں خود کی زہ بڑیا سیین جی میں تو بڑا
ارے سینجی ونجی سب مہنگی ہو گئی اب
اب یہ تو یار ابھی بٹاتی جا رہی ہے سرک بنا ابھی اس سے پہلے ہم ابھی آار پہلے ہم ک سم گئے اتنا جو کیا ہے ہمارے تین تین ہزار روپئے باتے ہیں سی این جی سے
ہاں ارے پر اپنے نہیں آشکتا ہے یار
مطلب سی این جی پلس ٹول دونوں آ گیا اس میں چھ ہزار میں جب ہمارے گ تین تین بات
ہ ابھی ماما جی نے لیے وہ ماما جان نے لی بریزا بریزا لے کے آئے تھ وہ پرسوں پہلے دن آئے تھے
وہ تو بڑی گاڑی آ گی جو
ہ ہ ہ ماسٹر ہے ار ان کے فرقج کیا پڑتا ہے
وہ تو تو مزے کر گورنمنٹ والو گ تو ار ابھی تو آٹا وتن لگو والا ہے اس کے بعد تو ہے نا ان پہ ایسی اللہ کی برکت برسے گی کہ بس مزہ ہے مزہ ہے کیا سوا لاکھ پہنچائے گی
ہاں
برم اپن جو سو کا ہے انن کے کیا پر کو پڑےا ابھی ایھی
ہاں اپنے ج سو کہئی آر مرےنے تو کیا کرے اب اللہ کرے تو بھگوان کرے
اب آٹ ہو اتن لاگو تو ہے سوال لاگ ہو جائے گی تو ان کی تو م ویسے بھی آمندنی رہےیا اپنے تو وہ آمدنی پکس
اللہ کرے اپنی بھی کہیں نہ کہیں نوکری لکھ جائے تو بڑھیا رہے یار
کا م فم برا کا ہے
ہوم تو نہیں پرائیویٹ ہی لگ جائے یار آٹ دس ہزار تو ہے میں نہیں کہ جاتد نہیں تو جادہ کی تو امید ہے بھی نہیں اپن سے
ہاں وہ تو یار انشاء اللہ کرے کہ
میں نے کہ وہاں سے بھی
ہاں پندرہ بیس ہزار کا وہ کوئی پروجیکٹ ملے اپن کو اچھا کاسا
ارے یار پروجیکٹ ہی نہیں ار میں نے کر لیا یار پروجیکٹ آیا تھا تو میں نے پھر نہیں آ مز جا آیا تو میرے پرسوں کے دن کو کال پتا نہیں کس نے کیا تھا وہ میرے کو جتے پر میں اس کو نہیں جانتا ادھیکاری کوئی
پھر
آئے تھا آنگن واڑیوں کا ان کا ہی آیا تھا کام تو تیزا آنگنباڑی دے رہا تھا میں نے لسٹ بھیج بھیج بھیج دی تھی اس میں مجھ جی اب پتا نہیں مجھے کال کیا کیا جانے کہاں سے نمبر لیے ہے کہ یار نرنجن یہ کام آئے اپنے پاس من کے سر آپ کون بول رہے ہو ارے کہ یار تو میرے کو نہیں پہچانتا کہ یار نام وام چوڑ کون بول رہا ہوں کیا تو تو بس سنو کا یہ یہ کام ہے اپنے پاس ہمیں جانتا ہی نہیں ہے یارا تھا کیسے اٹھا لو کام اور آج کل فراڈ بھی بہت چل رہا ہے اور پھر معاملہ پھر کیا ہے ڈاکوومینٹس کہ تھا یار ڈاکومنٹ اس چین کر کے بھیجنا تھا
یہ ڈاالے پھر دون
کبنے ملنے والا ہوتا کوئی سنستھا کا پروجیکٹ
تو تو ان سے نہیں بولتا نا کہ اب روبرو کے گفتگو کر لیتے ہیں
میں نے کہا نا ان سے کہ میں شاہباد شاہباد سے بول رہا ہوں گ سا باز سے میں نے کہا میں نے کہ ایا میڈم نے نمبر دیے کہ مے رجیا میڈم کو نہیں جانتا میں نے نریندر جی سر نے دی ہوں کپیل جی سر نے دی ہوں بھائی اپنے وبا وال لے ہو اپنے جان پہچان کی تو پھر بھی اپ لے پروجیکٹ وغیرہ کچھ بھی میں نے بولا میں کہ کچھ تو مطلب مان لو آنگن باڑ جائیں گے ب پہلے تو ہم بولتےے مہیلا بال کہاں سے آئے ہیں کیا پہلے تو بقاعدہ بارہ ا وہ بھی تھا آفس بھی پتا کیا اور بھی بند لگ رہے تھے پورا پروجیکٹ تھا رجستھان میں چل رہا تھا وہ تو پورا پروجیکٹ
ہاں
تیس نام ہے آنگنباڑی ا کے اور آپ جو پاس میں جو بھی گاؤں پڑے ہے نا تو وہاں پہ چل جانا اور ان سے مطلب ایک لھارتھی پہ پچاس روپئے تھے پیمنٹ نہیں تھا من کے سیلری کتنی ملے گی سیلری تو نہیں ہے من کے پھر کام کیسے کریں گے پیٹرول ن میںینا رہ ہے دو میں گاڑی سے بھی جائیں گے گاڑی سے بھی آئیں گے ہاں اور پیٹرول تو پیٹرول تو روجناہ کائے گی گاڑی
جو ڈاٹا تو ک لیٹ آگن واڑی سے ہی کرنا ہوگا
ا
ڈاٹا کلیکٹ آگگر بڑی کیا ن تھا یہ بی اس بار ڈور ٹ ڈور سر بھیتا تھا
نہیں وہ جو لابھارتھی رہتے ہیں نا مطلب وہاں کے جڑے ہوئے آنگن باڑی سے ان کے وہ آدھار کارڈ بنانی بنا پین کارڈ بنانی بنا ای شرم کارڈ بن نہیں بنا اور بھی جو یوجناائیں رہتی ن سرار کی ڈاکومنٹ ایک
تو ایک توجے گھر گھر جانا پڑتا ہے کہ سب آنگن باڑی میں مل جاتی دیرے کو یہ گھر گھر جانے میں تو پرابلم ہے
آنگن باڑی بھی بلاؤ تو آ جائے تو آنگن واڑی پہ کر لو پر وہ تو چلو کر بھی لے پہلے ان سے کیا کہیں گے پہلے تو ہم وجنا کا لابھ دلاتے تھے ان کے کات میں آتے تھے چھ چھ ہزار روپئے گھربچ داتریخ ہے اب اس میں کیا آئے گی ان کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو
ہاں صی ہے
ایک تو مان لو پسی جائ
نہیں وہ تو ہاں بھائی وہ تو صحیح نکلے جب یار مطلب ا وہ تو روبرو ہو کے جب پھر گپت گپ کرتا تو پھر پتا بھی چلتا بھائی کون ہے کیا ہے جنیے کیسے ہیں صحیح کہرہا
کیسے بولا میرا انٹرویو لیتا اور میں کو جانتا تو جہاں تک بھی بات بنتی
اور کیا مل کے ہی تو بات ہوتی ہے ایسے فون پہ ڈائٹ ہو جو نہیں ہو جاتی ہے
تین تین یجنا کا لابھ دلاؤ اور ایک پچاس روپے یہ مطلب ان سے
او تو پھر اس سن کیا مطلب نکلتا ہے گا
مطلب تین دین اچھر تین نو مطلب سو ڈیڑھ سو کا تو سو روپے کا تو پیٹرول مان لے آپ بھائی جان ایسے پڑتا تھوڑی کھات ہے اور مان لو پھر انسینٹیو جانے کب آئے گا کیا
وہ تو کلوزنگ کے بعد ہی آیا
اب اس کو تھوڑی جانتے ہیں اپن سامنے والے کو
وہ تو ملتا نا تبھی پھر بات بنتی
س آباد رہتا ہے اب اس نے بولا ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ تو وہ اللہ جانے
تو اس سے نہیں بول دیتا چلو آپ میں اس سے نہیں بول دیتا اگر آپ صحباد ملو تو میں تمہیں روبرو ہونے کے لیے آ جاتتا ہوں
آشیش کے پاس بھی ہے جبون آس کو گوتم کے پاس بھی ہے تھا
اس کا نہیں تو وہ ملنے کو تیار ہوتا تب مل گ صحب چل جا
کاصر سے بولا کہ میں جے پور سے بول رہا ہوں لے ہاں آ چیز نہیں بولا کمی جے پور میں ہی ہوں سر آپ کوپ بتاؤ ابھی آ رہا ہوں کا
ہاں تو پھر فوٹ جو ہو سکتا ہے یار پھر تو ایسے وشاس تو نہیں کر سکتا جہاں تک وہ مل کے بات نہیں کر نا جاں تک تو کوئی بات نہیں ہے کسی کو ابھی ایک میرے کو بتایا تھا کسی نے جس کا ڈائٹو آدھار کارڈ پین کارڈ مانگ رہا تھا تہ میں بس ہے نا جے پور میں مطلب پیپر لینے ہیں تو میں پر پیپر کے مطلب چار سو روپئے دیں گے ایک پیپر کے اور بس بات ہو کیا مہنے بھی ہی پیپر چلیں گے کیا اور دوسری بات چلو لیں گے تو اس پہے ہمارے کوئی انٹریو وغیرہ کھ تو لو ڈائٹدھارڈ پینارڈ کی مانگ رہے ہو
ابھی اپنے منوج بھائی صاحب ہے وکیل ہے ول میں جانتا ہوگا ہاں ان کے کھات سے پنچانوے ہزار روپئے غائب ہو گئے
فروٹ بہت سیز چل رہے ہیں ابھی بہت سی چل رہے ہیں یہ موج گاالوؤنا ہو متلا سے ہے
ہوں
ہاں وہ راجنیتی میں زیادہ وہ کرتے رہتے ہیں وہ بھی
ا غط ہے یار کوئی بھی اور رانیتی ہو کوئی بھی ویسے ڈائریکٹ
ہو گئی ہے والی مکمر میں کر کے دیکھتا ہوں دیکو کیا جو تو پھر اس کے بعد ایک اور کر لیں گے پھر سوئیں گے پھر
ٹھیک ہے
ہےا لیک کے کر کے دیکھ بھیدھر سے پہ تو کر لینا